وعلیکم السلام سلام اور خیریت سے ہیں اپ
جی الحمد اللہ حریت سے ہیں آپ سنائیں آپ کیسی ہیں
ہاں میم بھیٹیک ہے اور گھر پر سب ٹھیک ہے آپ کے
کا شکر ہے سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ کیسے ہیں امی ابو بھائی بہن
ہاں سب ٹھیک ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہے بس اما کی طبیعت ایسی رہتی ہے تھوڑی
اچھا کیا ہو گیا
بس ایسی رہتی ہے اگر ان کی درد وغیرہ رہتا ہے
کمزور تو ہے ہو تھوڑی
اچھا
ہوں
تو کیا کر رہی تھھی آپ
فی الحال تو بیٹھی تھی بس فون چلا رہی تھی ایسی
اچھا تو ہاں تو کال کر لوں آپ کو پوچھ لوں کیا خ خریت آپ سب کی گھر
ہاں صحیح کرا اپ نے نے لے لیا لینی چاہیے ایک دوسرے کی
ہاں بس میں ابھی ابھی تھوڑا فری ہوئی تھی سینڈوچ بنا رہی تھی میں سب کے لیے میرے ہاتھ سمو سب کو پسند ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو پھر بھائی بھی آ ہاں بھائی میں تو اس کو بھی پسند ہے نہیں نہیں آلو کے نہیں وہ ویجیٹیبل سینڈوچ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹینتا ہے بہت زیادہ ایک دم پز پزا لگتا ہے تو پیزا کھا لو
اچھا تو کیسے بناات یاں
اپ اپنی مرضی کو بھی سبزی رکھتی ہوں جیسے کہ میں تو پیاز ڈالتی ہوں ٹماٹر اور کیا کہتے ہیں شملا مر ڈالو اور چائے تو کھیرا ڈال لو اس میں انی مر کیا پسندیدہ وہ لے لیی ہے سبزی مطلب پیاز ٹماٹر تو ہونی چاہیے اور پھر اس میں شملہ مرچ ڈال لو چاہے تو اپ اس میں کوئی نہیں کر میں ڈال سکتی ہے سمپ کنس
اچھا اچھا
جوکر کاٹ کے اس میں
جی جی جی
ہوتے ہیں اس اس کی ساری ویجیٹیبلز کاٹ رہی ہے پھر کاٹنے کے بعد اس کو ایک بال د رکھھیے پس باؤول میں م لائی ڈال
اچھا اچھا
ملائی پھر تھوڑا سا نمک ڈال دیے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اور لال مرچ ڈالے اور وہ ہوتی گول گول گ گ بلیک بلیک ہاں وہ کو تھاا اس کا تھوڑا پ
لونگ ہوتی کیا ہوتی ہے اچھا کالی مرچ کہہ رہی ہیں آپ کالی مرچ لونگ تو دوسری ہوتی ہے کالی مرچ ہ جی جی جی کالی مرچ
پھر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالتی ہے اور وہ چار سلاد ڈال دیتی ہوں میں بریانی والا جو ہوتا ہے جی وہ ڈال دی اگر آپ کے پاس اوریگیلو اور ریڈ چلی فلیکس ہو تو وہ بھی ڈال دیے
اچھا ان سب کو مکس کر کے پھر بریڈ پہ لگا لو
سب ج سب کو چیز کو کر کے پھر بریڈ لی ایک طرف تو وہ اسٹفنگ جو بنائی ہے ویجیٹیبلس بولا لگا دی اور دوسری طرف سوس لگا دی بریڈ کے
اچھا ہاں وہ تو بڑھیا لگتا ہوگا پھر د تو سارا سامان ایک دم بہترین
ر چیز کوڈ کر سکتے ہیں مجتی ہے وہ ہ پھر تو کچھ بھی کنڈو چی ت پھر اس کو سیکتی ہے بہت زیادہ می لگتا ہے ہاں وہی پ پ پس ہو گئے سارے وہی تو ویجیل کٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس اور توسنے لگتا ہے بہت زیادہ اور ا کلاس میٹ کرو تو صف اتنا رونا آ جاتا ہے نکل آتے ہیں اتنی جلو والی پیاز تھی اس سے ن آنسو نکلا ہے بہت زیادہ
سیح ہووں گی گندگی نکل گئی آپ ک
ہاں گصہ د ہی نکل گ اتنی جل والی جس سے کوئی کوئی تو ترجول والی ہوتی ہے بہت زیادہ
ہاںاں کوئی کوئی ہوتی ہے زکام ہونے لگتا ہے
کو تو
باہر اچھی ہوا چل رہی ہے
اچھا ج کچ
آپ کے پاس آپ کولر میں بیٹھی ہیں کیا آپ کے پاس صحی سے نہیں یاری
اچھا دیکھی اب ارہی ہے
ہاں آپ صحیح آ رہی ہے
ہاں وہ کولر میں بیٹھا ہوا تھا میں
ہاں تو کولر کی آواز زیادہ آ رہی تھی
ہاں جبک کولر دور ہے مجھ سے
اچھا ہاں وہ کولر کی آتی ہے آواز
ہاں اور آپ کیا کر رہی تھی
میں ابھی روم میں بیٹھی تھی بس باہر کو آئی ہ تو اچھی ہوا چل رہی ہے
ہاں دوپہر تو تو نہیں گرمی ہو رہی تھی بہت سد
کل ہی ہوا چل رہی تھی کل ہم ایسے تٹرنے چے گئے تھے باہ تو کل اچھی ہوا چل رہیھی
اچھا چلیے کچھ تو موسم بہتر ہو
ہاں لیکن یہ نا بس باہر کا ہی ہوتا ہے اندر گھروں میں تو
اندر کا نہیں رکھتا اندر کا تو وہی رہتا ہے سیم ہی اگر بارش بھی ہو جائے گی نا تو بھی اچھا ہ بہتر ہو کچھ موسم بارش وارش ہو تو سکون ہے
سکون
اور کیا فصلوں کے لیے بھی توب ضروری ہے اتنی گرمی پڑ رہی ہے بارش وارش
ہاں خیر ہو تو اوپر والوں کو پتا کب کیسے کیا کرنا ہے
ہاں اور آپ کیا کر رہی تی اچھا آپ تو بیٹھی ت ہیں اب باہر آئی ہیں کے بس اور کھانا وانا ہو گیا آپ کا
ابھی نہیں
ہ
تھوڑا لیٹ کھائیں گے
ہاں ابھی کیا ٹائم لگا ہے پت گی
ساڑھے آٹھ سو آٹھ ہو رہے ہوں گے شاید؟
ا
ہاں سوا آٹھ ہو رہا ہیں
ہاں میرے گھڑے میں تو آر بھی سو رہے ہو
اچھا اچھا اچھا ہاں تھوڑی آ گئی ہوگی یار
ا
چلو آپ کےبھی اچھیا ہوا چل رہی ہے
مب کیا بنایا آج آپ نے
آج ہمارے یہاں بنی ہے کڑی
کڑ کڑ سئ ے میں ابھی اپنی ما سے کہہ رہا ہوں کڑی بنانے کے لیے اب آپ نے کیا دیا بہت زیادہ دل چار رہا ہے کڑی کا اچھی لگتی ہے کھڑی ہاں کڑی چاول بہت زیادہ بم کاتاتے جاؤ کاتاتے جاؤ
ہ گرمی کے موسم میں اچھی بھی لگتی ہے محمت تو بنااتے بھی بہت اچھے مطل ملائی جائے ایک
اچھا
ہاں مری مما کے ہاتھ کی بہت ٹھیک ہے بھجوا دیں گے مما کے ہاتھ کی بہت اچھی لگتی ہے سب کو ہمارے آس پاس جیسے لوگ ہیں کالونی ہے مب پسند آتی ہے
ہاں جب کڑی بنتی ہے تو میں تو وہی کھاتی جیسے بنتی نہیں ہے پکاتے ہیں کڑوں سے چلا چلا کے ا میں تو کھاتا رہتا ہوں اتنی ٹیسٹی لگتی ہے تھوڑی سی
ہاں تب اچھی لگتی ہے کھٹتی کھٹتی تھوڑی
تو مما سے کہہ رہا تھا میں مما سے ہاں بھجوا دیوں گا میں تو اما سے کیا رہا تو کڑی کے لیے وہ ہماری چھات کیا بنتی چاہج کی بنتی ہے کڑی تو چھاچیں سے آتی ہے تو ہمو پہلے سے کال کر کے پوچھ تی ہے کہ آ کے پاس چھچ ہے وہ کیک وہ بھی دیتی رہتی سبھی کسی کو کبھی کسی کو ان سے کوئی مانگ کراتا ہے یہی ہوتا ہے ہاں تو پھر ما ان سے پہلے کال کر کے پوچھ لیتی ہیں چھچ کے لیے اگر وہ کہتے ہیں پھر بن جاتی ہے اس سے اگلے
ہاں ہماراریے بھی چھاچھ کی بازار سے منگا لیتے ہیں چھاچھ اس کی بنتی ہے
اچھاچا
سانج کی اچھی لگتی ہے
ہاں وہی تو اس بھی چھاتھی بن د ہیں ایک چیز تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کبھی کھائی ہوئی ہے ایک بار ایک دو بار کھائی ہوئی تو مجھے تو یاد نہیں کھ
اچ ہم لوگ کھاتے ہیں کسی یہاں بنی ہوئی ہوتی ہے سنا تو
ہاں ہم مجھے تو کھائیے کہ پسند بھی نہیں ہے گھاڑی پت نہیں کیسے بناتے ہیں اور ایک جگہ سے آئی بس میں آپ کو کیا بتاؤں کیا کڑی تھی وہ سمجے نہیں آارا لو مطلب ایک بائٹ بھی نہیں کائے گ اس کو باہر ڈالنی پڑی اس کو سمجھ نہیں آیا کیا مطلب جم گئی تھی وہ پتتا نہیں کیا جی بھیس آؤ اپر اور کلر بھی اتنا بےیکار تھا اس اس کا کلر دیک کے جل چ رہا تھا
اچھا
تھوڑا سا مسٹرڈ س کلر ایک دم اچھا سا سب اچھی لگتی ہے تھوڑی اور تھوڑی پی سی یو
ر ہاں تب اچھی لگتی ہے صحیح کہہ رہی ہیں آپ
میں بھی اپنی ممی سے کہوں گی ا کڑی کے لیے کڑی بنیں
ہاں صحی ہے
ہاں میں مما سے کافی دن سے کہی رہا تھا کڑی کڑی کے لیے دل چاہ رہا ہے
اچھا اچھا
آپ کہوں گی کڑی کے لیے کڑی
ہمارے یہاں ابھی کل گیسٹ آ رہے ہیں ہوں
کون آ رہا ہے
ہاں مما کی کل ن وہ لگ آ رہے ہیں ان کی فیملی مطلب ان کے بچوں کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں نا
ہاں باکی سب آتے ہی ن آ جات سے
ہاں پھر وہ ب ہاں رک کےے آئیں گے دو دن کے لیے آ رہے ہیں پھر وہ بچ چ کو مزہ آتا ہے یہاں پر ہمارے گھر پر آ کر خوب کھیلتے ہو باہر ہماری کالونی ہے نا تو یہاں پہ ب اور بچوں کے ساتھ کھیلی کھیلتے ہیں پھر وہ
جو ہوتا ہے نا تو کھیلنے کے لیے اور مل جاتا
ہاں پھر وہ بچے ہم سے ہیں بھی زیادہ اٹیچ جذرا
اچھا صحیح ہے تو کل سے تو پھر بزی ہو جائیں گے ان کے ساتھ گیسٹ کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ
جانے کا وہ مطلب چھٹی میں ٹائم ملتا
آنے جانے کا جی اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہیں نکل جاؤ ورنہ تو کہاں اسکول کے ٹائم پہ تو کہاں سے نہیں ورنہ ایک دن کی بھی چھٹی کر لو تو اتنا ورک پینڈنگ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ وہی تو وہاں اور د سب کچھ امپورٹینٹ بتا دیں گے سارا سلیبس ہو جائے گا بہ
یا پھر کچھ ایسی بات ہوگی جو کبھی نہیں ہوتی ارے ہم نے کیوں مس کر دیا اس
ہاں ہاں ایسی بات تھاا ہوگی ہوگ یہ ہوگ گیا گ اس کے پیریڈ دو گئے ای ہو جیاد ہے ج دن چھٹی کر لو ہاں ای بھی پیریڈ چلا باری ر پروگرام ہو گیا گیسٹ آئے تھے یو ہو تھا ہتے بچے اور چھڑا چھا گے کہتے انوں تو ن مزے کرے یوں کرے وہ کرے ہاں ٹیچرس کے ساتھ کھیلے ٹیچرس نے ہاں یہ ورک زیادہ ہو جائے گا تو ہی بات تووں گے
ہاں ہ
تو کچھ نہیں ہوگا یہ بہت
ہاں نارمل نہیں رہتا ہے وہ جیسے نارمل ڈز میں رہتا ہے
بس چھٹی میں یہ رہتا ہے کہ ہو آؤ وہیں پہ فری فری رہتے ہیں بچے بھی پیرنٹس بھی زیادہ فری بھی نہیں رہتے ویسے ہر ڈھنگ پ کل جاتا ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے
چلیے ہاں ہاں کرری تیاری کر گ
چلیے تو ٹھیک ہے کر ل آپ تیاری کم کی ٹھیک ہے پھر ہوتی ہے بات جی اللہ حافظ